ہلو بھائی جان
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بھائی جان بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہ
تب کیا کیا
ہلو
ہاں جی بھائی جان آواز آ رہی ہے بھائی جان
جی جی بھائی جی ہماں بولیے
بائ جا نیٹورک کا اشو تو نہیں ہے بائ جان
نیٹ ورک ایشو آ رہا تھا اب ٹھیک آ رہی ہے آ بس
جی جی بھائی جان آپ بھائی جان فری ہو بات کرنے کے لیے بھائی جان
جی بالکل بھائی جان
تو بھائی ج ج تو بھائی جان آپ گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی جان
شکر
کیا آ یا یہ کھی سار ٹپ پاگل جی جی بھائی جان بھائی جان کیسی زندگی چل رہی ہے کیسا موسم ووسم کیسا ہو رہا ہے
بس بھائی جہاں موسم کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کبھی دھوپ نکل رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آا رہا ہے
ج کیا زتا والارا کیا ج مت جی جی جی بھائی جان بھائی جان موسم کا بڑا بےیرقی سا حال ہو رہا ہے پتاہ نہیں چل رہا ہے کہ ابھی دن بھر بہت زیادہ گرم گرمی ہوگی تو شام کو پھر بارش ہوگی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کو اور بھائی جان کیا کیا بتائیں کہ ہم ہمیں سمجھ نہیں رہا سمج نہیںا ہوور آئکے ہم ہمیں سمج نہیں رہا ہوور ہ س
ا
ہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمیں ہم نے ایسے کیا کیا کارنامے کیے ہیں کہ کہ موسم ایسا ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ کر رہا ہے کہ بھائی جان ہمیں ہمیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم موسم کے ساتھ اچھا ورتاہ کریں کہ جیسے سے اس میں زیادہ پولوشن ولوشن نہ کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنا رنگ ہماری طرف اچھا ہی دکھائے وہ جو اپنے ابھی جو ہم پ اب ابھی جو موسم کا حال ہو رہا ہے کہ یہ ہماری طرف وہ اپنی نقصانات دکھا رہا ہے کی کیونکہ اس کے فائدے بہت تھے بائی جان اس کا ہم نے غلط استعمال جو کر دیا اب کے نقصانات ہمیں اٹھانے ہیں بھائی جان جی جی بھائی جان آپ اس بات سے صح سہمت ہو کہ ہم نے آلودگی جو اتنی زیادہ پھیلائی ہے وہ وہ ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے
جی جی جی بالکل صحیح بھائی جان
جی جی بھ ج وہی بائی جان ب جی جی اور کیا جی ہ جی جی بھائی جان وہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ جو ماحول کے ساتھ ہم نے جو ماحول کے ساتھ گندگی جو ہ پھیلائی اب اس کا نتیجہ اب اس کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے کہ یہ بھ جان ہم میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہے گا آج جو ہمارا حال ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں ہمیں اپنے کرموں کا پھل مل رہا ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہوگا ہوتا تو ہمیں بھی آج اتنی گرمی نہیں سہن کرنی پڑتی ہے اس لیے بجان کی ہمیں ہمیں اب ہاں ہمیں اب سترک ہونا چاہیے کہ جو آنے جو آنے والی جو پیڑیاں ہیں ان کے لیے اب ہمیں تھوڑا سا بچانا ہے اور ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا ہے اور جو ابھی ہمیں ہماری زندگی چل رہی ہے وہ بھی سکون سے چلے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے کہ ہم ہم سب کچھ سدھار سکتے ہیں کیونکہ یہ بھائی جان یہ یہ یہ بھی صحیح ہے کہ ابھی کچھ اتنا بگڑا نہیں ہے کہ ہم ٹھیک نہ کر سکتے اور پھر ایسا ٹائم بھی آئے گا پھر ہم بولیں گے ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر ٹھیک نہیں ہو ہو پائے گا اس لیے بائی جان ا میں میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جو بھی آپ کے پاس معلومات ہوں گی ماحول کے بارے میں یا کسی کے جو آلودگی پھیلا رہا ہے اس کو تھوڑا سا اپنی طرف سے متوجہ کر کے اس کو بتائی کہ ایسا نہ کرے وہ جو یہ کوڑا کرکٹ ہے وہ کئی مناسب جگہ پہ رکھے اور پھر اس کو جلا دے اور زیادہ سے زیادہ جو پالیتھیین ابھی استعمال ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہے تو ماحول کو خراب ہو ہونے ہونے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ایک تو جو ابھی گاڑیاں واڑیاں چل رہی ہے وہ فیک فٹری س کیمیکل ہے نکل رہے ہیں کیونکہ وہ کیمیکل کبھی ختم ہی نہیں نہیں ہوں گے اگر وہ ایک بار ماحول میں ماحول میں گل مل جائیں گے تو تو وہ سالوں تک رہیں گی ہزاروں سالوں تک رہیں گی اس اسی طرح بائی جان جو پالیتھیین ہے وہ بائی جان سالوں ہزاروں سالوں تک رہ رہیں گے اور وہ ہمیں نقصان اپنے دکھا دکھا رہے د دکھاتے رہیں گے اسی وجان یہ اس لیے بھائی جان میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ماحول کو ہم صاف رکھیں گے تو وہ اپنے فائدے ہمیں ضرور دیں گے جی بالکل صحیح بھائی جان
جی جی بھائی جان اور بھائی جان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو معلومات ماحول کے بارے میں م مل چکی ہے یا پہ ابھی ہم جٹا رہے ہیں معلومات ماحول کے بارے میں جتنا ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں وہ وہ معلومات دوسروں تک پہنچانی ہے تاکہ تاکہ جتنا ہمیں معلوم چلا ہے اس ماحول کے بارے میں اور جتنا ہم فکر مند اس ماحول کے بارے میں اتنا فکر مند دوسرے لوگ بھی ہوں گے وہ جب سب کو سمجھ میں آئے گا تو ہم اس ماحول کے لیے ضرور نہ کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں گے اور یہ ضروری ہے کہ ہمیں قدم اٹھانے چاہیے اور جب جب ہم ماحول کے بارے میں جب ہم ماحول کے بارے میں قدم اٹھائیں گے تو تو یہ ماحول ضرور صاف ہوگا اور یہاں پھر ہم دیکھیں گے اس کے فائدے جو ہیں وہ ہم ضرور دیکھیں گے اس کے فائدے اور ہم پھر شکر نہیں کر پائیں گے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور بھائی جان آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں بھائی جان
جی جی بالکل صحی بھائی جان جیسے کہ آپ بول رہے ہیں بالکل ٹھیک ہی بول رہے ہیں آپ کی جیس آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں گھر میں کوئی بھی کچرا وغیرہ کچھ ہوتا ہے مج کو نکال گھر سے نکال کے باہر راستوں پہ پھینک دیتے ہیں اور ہم یہ س سوچ رہے کہ ہمارا گھر ٹھیک ہو گیا صاف رہے
ہ جی جی بھائی جان آپ کی سوچ بہت اچھی ہے کہ اسی لیے ہمیں پہلے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اپنے گھر سے ہی ختم کرنا ہے جیسے ہم ہاں اپنے گھر سے شروع کریں گے پھر ہم دوسرے گھر گ کبیا جو آس پاس ہمارے گھر کے سامنے والے جو ہمارے ہمسائے ہیں یا جو ہمارے آ اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں وہ ان کو سمجھا پائیں گے کیونکہ بھائی جان ہر کوئی کام جو ہوتا ہے وہ پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے چاہے بھائی جان آپ کسی کی مطلب آپ کسی کی مدد کرو چاہے ا پھر جب آپ کسی کی مدد کرو تو پہلے آپ خود کے خود کے گھر کی مدد کرو پھر دوسے دوسرے کے گھر والوں کی مدد کرو یا بھائی جان جب آپ کے جب آپ بائی جناب کے اندر انسانیت کا کیڑا پیدا ہو جائے گا تو آپ ضرور سب کے بارے میں سوچ ا سوچ لو کہ اور جب بھائی جان آپ کسی اچھے کام کے لیے کا کام کرو گے تو بھائی جان آپ کے لیے آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اچھا ہی سوچے گاک
کیونکہ بھائی جان یہ زندگی کا اصول ہے جب آپ کسی سے کسی کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو زندگی آپ کے ساتھ اشا کرے گی اور بھائی جان میں دعا کرتا ہوں کہ آپ آ آپ ضرور یہ معلومات دوسروں تکہ پہنچاؤ گے اور بھائی جان
جی بالکل صحیح بھائی جان جیسے آپ نے بولا
جی جی جی بھائی جان میں ہماری سوچ جو بھائی جان ہے ابھی وہ ماحول کے بارے میں بہت کم سوچتی ہے ہمیں اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑھانا ہے بائی جان اور اس م اس ماحول نے جو ہمیں دیا ہے بہت کچھ دیا ہے ہم ش نہیں کر سکتے کہ اس ماحول نے ہمیں کیا کیا دیا ہے اوربھی ابھی بھی ہم جو ماحول کے ساتھ کرے ہیں پھر بھی ہاں ہمیں ماحول اتنا اتنا ہمیں واپس نہیں دے رہا ہے کہ جیسے کہ ہم کتنے نقصانات اس کو دے رہے ہیں کہ جیسے اس کو خراب ہر طرح خراب ہی خراب کر رہے ہیں پھر بھی وہ اپنے فائدے ہمیں دے رہا ہے ابھی بھی کچھ بگدار نہیں ہے کہ ہم پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں ابھی بھی ہم اگر خود خود کو اور ماحول کو بدلنا چاہیں گے تو ضرور نہ ضرور ہم ماحول کو بدل ہی بدل ہی لیں گے اور بھائی جان کی جو ماحول میں جو پیڑ پودے ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ن م زیادہ سے زیادہ کٹاؤ نہ کی جائے کیا جائے تاکہ وہ وہ بھی ماحول کا ایک ایسا اہم حصہ ہے جو ماحول کو سھارنے میں ہمیں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا اور بھائی جان اپنی لالچ کی وجہ سے ہم نے پیڑوں کو ایسے ا بے رکھی سے کاٹا ہے کہ ان کا نام و نشان تہ ختم ہو گیا ہے ا بائی جان پیڑوں کی بھی بہت بہت ساری قسمیں ہیں آپ تو ہم نے اتنی کٹائی کر لی ہے کہ بھائی جان کچھ کچھ قسمیں تو ختم ہو ہو گئی ہے ان کی نسلیں ہی ختم ہو گئی ہے
جی بالکل صیح بھائی جی جیسے کہ آپ نے اچھی بات بولی کہ د کو اس طرح
جی جی بھائی جان بھائی جان آ کی سوچ بہت اچھی ہے کہ پیڑوں کو زیادہ سے زیادہ مت کاٹ اپنی لالچ کی بنی اپنی حس کی جو ہم ہم نے جو آ کے سام جو لالچ آ ہماری آنکھوں کے سام بھائی جان جو ہمارے سامنے جو لالچ آ چکی ہے کہ ہمیں پیڑوں سے پیسے ملتے ہیں کہ اور ہم نہیں دیکھتے کہ بھائی جان یہ پیڑ ہمیں کیا دے رہا ہے کہ یہ پیڑ ہمیں کتنا آکسیجن اس سے ہم کتنا آکسی آکسیجن حاصل کرتے ہیں وہ ہم ہمارا جو اسے آکسیجن ملتا ہے وہ ہمارے جسم کو کس طرح صاف رکھتا ہے یا کس طرح ہماراری انگوں کو ا کام کرنے میں مدد مدد کرتا ہے جی بھ جان اس لیے ہم میری سوچ یہی ہے کہ بائی جان جو میرے پاس معلومات ہیں وہ بائی جان میں نے آپ تک پہنچائی اور آپ سے بھی آپ سے بھی جو میں میں نے معلومات سیکھی با جاں وہ میں دوسرے تک ضرور پہنچاؤں گا اور اسی میں ہماری بلائی یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو کو صاف رکھے اور اس کو اس پہ کام کرے شکریہ بھائی جان آپ سے بات کر کے کہ بہت اچھا لگاپ نے اپنا اپنا قیمتی سمے مجھے دے دیا اور آپ نے اپنا قیمتی معلومات جو آپ کے پاس قیمتی معلومات ماحول کے بارے میں تھی وہ آپ نہیں مجھے مجھ تک پہن پہنچائیے مجھ پر مجھ پر مجھے مجھ مجھ سے فراہجھ تک فون فر کی اور بھائی جان یہی دعا ہے کہ ہم ماحول کو صاف رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان شاء اللہ بھائی جان جی بھائی جان آپ سے پھر کبھی گفتگو ہوگی ان شاء اللہ بھائی جان تب تک اللہ حافظ
اللہ حافظ